السلام علیکم
وعلیکم السلام اسلام علیکم آپ
شکر اللہ کا آپ سناؤ آپ ٹھیک ہو
سب ٹھیک ہے
ہاں بہت شکر اللہ کا سب ٹھیک ہے آپ کے یہاں سب ٹھیک ہے
ہاں اچھے سے
بہت ہے نہ ابھی نہیں کھایا ابھی ہم کام ہی کر رہے تھے آپ نے کھایا
ہاں میں نے کھا یا
ہم نے ابھی نہیں کھایا ہم ابھی کام ہی کر رہے تھے ہم نے آج کہاں ہم اوپر سے لائیں گے صفائی کر کے آج سنڈے تھی نا اس ہوتی نا میری پھوٹی والی نانند گھر میں ہے تو ہم نے سوچا اس ہم اوپر سے لائیں گے اور ہمیں آج فریج فریج فریزر وغیرہ صاف کرنا تھا
اچھا
اس لیے ہم تھوڑا سا ٹائم لگ گیا ٹھیک ہے
ہاں ہاں آج ٹھنڈ آج موسم بھی پھر بھی اچھا تھا نا تو آج کام نکلا کچھ ورنہ نہیں ہے کام
ہاں اور کیا آپ نے کیا وہ نکلے کارپینٹر ہو گیا ختم ان کا کام
ہاں ہاں ہاں ہاں
اچھا اب صفائیی کی
ہاں ہاں کی صفائی بھی کی
پھر آپ پھر آپ کو پورا اٹھانا پڑا ہوگا سب کچھ
ہاں برنس کمرے کو بھی
ہاں تو وہی نا اچھا میں نے سنا پرسوں آپ گئی تھی وہاں سورت خزانہ
کیا
پھر کیا لایا کچھ
شکست ہے وہ پتا نہیں وہ اسکم کچھ کیا ہے ان لوگوں نے وہ عجیب ہے لیکن وہاں
نہیں آپ کو پتا ہے
آپ بہت زیادہ حد سے نہیں نہیں سنو نا میری بات کوٹن مت ہوگا وہاں اچھا لن لیکن پتا ہے ایک تو وہاں سر کے اوپر پر بھیڑ ہے مطلب ہم برداشت نہیں کر پائیں گے وہ
ہاں ہاں وہ بات ہاں ہاں مجھے آیا سمجھ جیسے پڈ ہڈ کو ہوتا ہے نا کے ٹائم
ہاں ارے لیڈ یہ ہر کو چھوڑتا ہے اس کو جتنا یہاں ہوتا ہے ہے ہے یہاں اور پھر مطلب جو مجھے پسند آیا تھا نا وہ سلوا اک ہی لایا وہ اس کو اوپر ان لوگوں نے ٹیگ لگایا تھا چھ سو کا اب جب میں پیمنٹ کرنے گئی وہاں بولا یہ چھ چھ سو کا لیکن وہ لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ بارہ سو کا ہے میں
اب ہوتا تھا ہوگا چھ سو کا ہی ہوگا لیکن ان کو جو کمپلین ہوئی ہے نا
آہ
وہاں جو مسئلہ ہوا ہے نا پھر انہوں نے ریٹ ڈبل کر دی ہے نا تب سے
ان کو کیا کمپلین ہوئی تھی
میں مجھے خود بھی نہیں پتا تھی پھر دیدی نے کہا وہاں اتنی لڑائی کیوں ہوگئی دیدی نے کہا ان کو پولیس وغیرہ آیا تھا پھر یہاں کے مطلب جو یہاں کے یہ دکاندار ہے اور انیں بولا تھا کہ اتنے اتنا یہ سستا کیوں بیچتے ہیں وہ یہ پھر انہوں نے اب ہاں وہ پرائز کا ڈبل کر دیا ہے
ہاں اور پتا ہے مطلب وہاں پہ یہ جو ہے نا برائڈل برائڈل پتا ہے وہ سوٹ تھے بند تو میں نے ان کو بولا جو وہاں پہ تھے نا سیلس مین میں نے ان کو بولا یہ
ہوں ہوں
یہ کھولو گے بولا نہیں یہ کھولنا نہیں ہے مطلب وہ کیسے لے گا پھر انسان مطلب جب کھولنا نہیں ہے
آپ کس کے ساتھ گئی تھی
کولنا میں عربی کے ساتھ گئی تھی
کہاں پے ہاں اسی نے مجھے بولا نا ہم اس نے بولا یہاں گئے ہوئے ہیں
ارے شکست تھا وہاں پھر ہم نے جم کے لیے شوز لائے اور میں نے چپل ہم پھر واپس ہی آئے
ا نہیں اچھا کیا جب کچھ تھا ہی نہیں تو کیا کرتے آپ لوگ
ورنہ کیا
ہوں اور سناؤ آپ آج کیا بنا تھا آج کیا بنا تھا دن کے کھانے میں
کڑم کڑم بنایا تھا میں نے
چلو ہمیں بھی وہی تھا
پریشان ہوتا ہے کیا پکائے گا میں
ہاں اور کیا وہاں فرسٹریشن آتی ہے یہ سوچ سوچ کے کہ کیا بنائے کیا بنائے
نہیں نہ آپ کو کون
یہ نہیں ہے ضروری کہ مطلب کون پکائے گا کوئی بھی مطلب مما بھی میں بھی ہم دو میں سے کوئی بھی ہ
چلو اچھی بات ہے آپ کو بڑی والی دیدی آئی ہے
ہاں ہاں اوکے ان کو تھا نا ان کو تھا نا عید کی دعوت وہ تو مجھ سے پہلے ہی آئی ہیں م طلب وہ آئی ہے اں منڈے کو شاید پچھلی منڈے کو پچھلی نہ پچھلے منڈے کو ہاں انکو دعوت تھی پھر اس نے بولا ہے ان کو کہ میں آؤں گی اب واپس مطلب آج ہے نہ سنڈے شاید آج لیکن اب اس کو پروابلم ہوئی نا وہ بینک میں وہ بیمار ہے نا
ہاں
اور مجھے لگتا ہے نہیں جائے گی پتا نہیں وہ آئی ہے وہاں سے بھی کچھ
اچھا ٹھیک
ہوں
اچھا ہاں مجھے کون کچھ بول رہا تھا کچھ ہوا ہے
ہاں ہاں ہاں ہاں مطلب آنکھوں کا ان کو نہیں دکھتا ہے باقی اگر کوئی ہاں وہ تو ہے ہی میں نے کہا خود کا ان کو نہیں دکھتا ہے کوئی اگر کچھ بھی کرے نا
اچھا
اس کے ذرا برابر پہ بھی نظر رہتی ہے
ہوں
وہ لوگ کب گئے پھر آپ کے یہاں سے وہ کیوں آئے تھے وہاں
چاچو گیا تھا نماز پڑھنے کے لیے تو تب تک وہ لوگ ادھر ہی تھے
آپ کو پتا ہے مجھے بھول ہی گیا میں تب تک آپ کو بولتی بھیا جان کو لے جاؤ بالوں کی کٹنگ کرنے
اس کو کٹنگ کروانی ہے
ہاں اور کیا میں پریشان ہو گئی اس کی نہ وہ ربر لیتی ہے نہ ہی
آپ کو پتہ ہے میں کیا ہاں آپ کو پتہ ہے میں کیا کروں گی میں وہ کل لے جاؤ گی خود ساجدہ کے پاس کٹنگ کرواؤں گی اس کو
ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اں ڈن پھر مجھے ٹینشن نہیں رہے گی میں نے
اس کو سائڈ وائڈ ہاں اس کو سائڈ سے نہیں کر رہے اس کو پیچھے چوٹی رکھنی ہے اس کو بس آگے بینکس بنانے ہیں گرل بس کے جو وہی بنانے ہیں اس کو
ہاں لیکن لیکن لیکن لیکن پیچے سے بھی تھوڑی سی سائٹنگ کرنی ہے کیونہ اس کو پیچھے سے وہ چھوٹے چھوٹ چھوٹے چھوٹے بال آئے ہوئے ہیں نا نیچے
میں آپ کو دکھاؤں گی کل اس کو پتا ہے اس کو ہے نا لگ بھگ اس لمبی لینگت رکھنی ہے لیکن ایک ایک ہی لائن
ہاں آپ اس کو خود لیے جا نا
ٹیوشن مجھے مجھے اب مجھے اب کل چھٹی ہی ہے نا میں اس کو کل لے جاں گی سجدر کے پاس اس کو میں سجدر کے پاس ہی کرواؤں گی
تو ماما میں کچن ایکسٹینڈ ہو
کی کٹنگ ہاں ہاں اب مجھے وینسڈے تک ہے نا چھٹی
چھٹی ہے
ہاں وان وینسڈے تک
چلو ٹھیک ہے پھر آپ اس کو کل لے جانا خود ہی ھم پھر
ہیلو
ہاں ہاں بولو
ہیلو بس
ہاں بولو
اس کو آتے ہیں نا میں نے بولا اس کو آتے ہیں نا آنکھوں پہ بال یہ دیکھو نا آب سے ادھر ہی ہے لگا دی آج میں نے لگاؤ لگاؤ آنکھوں پہ ہے یہ بال کہاں
پھر دوسرا بر ب بر وہ وہاں ہے اس لیے مجھے بہت زیادہ مجھے بہت زیادہ ٹینشن ہوئی اس سے میں نے سوچا کہ اب میں اس کو کٹن گی کراؤں گی اور دیدی نے بھی مجھے کہا اس کو
اور
اس نے مجھے صبح بھی کہا بچاری نے اسے کہا پہ کام ایسے ہی رکھو ہاں اس نے مجھے بولا کل بھی اس نے مجھے ابھی بھی بولا پہلے سارا کام ایسا کے رکھو پہلے اس کو لے جاؤ اس کو کٹنگ کر کے لاؤ کیونکہ اس کو آنکھ میں پروابلم ہو جائے گی
وہ بال
رکھ رکھنے ہی نہیں دیتی ہے ان کو کچھ تو اس لیے ہو جاتا ہے پھر ویسا آنکھ میں بال وہ یہ
نہیں بس اسٹائل ہی رکھنا ہے لیکن اس کو آگے ان بالوں کو بینگس بنانا ہے
بس نہیں تو اب اس کو کل آپ خود لے جاؤ گی مجھے ٹینشن نہیں رہے گی میں نے کہا سمر ویکیشن کچھ ایکسٹینڈ ہو گئے
ہاں ہاں ہوئی نا وینسڈے تک
چلو پھر ٹھیک ہے پھر آپ کو یہ دو تین دن اور ملے اپ اپ صبح ہی لوگی بچوں کو یا شام کو
نہیں صبح ہی پھر دن رہتا ہے نا پھر اچھے سے کیونکہ کھانک نہیں ہوتی ہے پھر پرھانے کی
اور میں نے کل وہ پیڑ دیکھا اپا انگور کا پیڑ انگور بھی چڑھے ہیں ہوں چلو اچھی بات ہے ہم نے تو بہت اچھا کیا ہے اس کو بہت پری سبزی بھی بنا لی ہے اور فروٹس بھی بننے کے
ارے سبزی سبزی سبزی تو میں نے پالک تو میں نے نکالی وہ میں نے پکائی بھی اب
کیسی ہوئی
انشا بھی بہت چھوٹے ہے بہت اچھی اس کی اس کو لک نکلا تو کچھ نہیں لیکن چٹنی بن گئی اس کی
وہیں میں کہہ رہی ہوں نا وہ گھر کی ہے نا اس کو مت ہے مطلب وہ ہس تو سائڈس وغیرہ کچھ بھی وہ تو ہو ہی
نہ کچھ بھی بس کھاد ڈالی تھی مٹی کی کھاد ڈالی تھی مٹی کے ساتھ ہی تو بس
وہی میں کہہ رہی ہوں نا وہ تو ہو ہی جائے گی اچھی گھر کی ہے
ہاں اور شملہ بھی جو شملہ میں نکلے ہیں چھوٹے چھوٹے بینگن ن اب اس کے بعد وہ نکلے گا اور یہ کیا کہتے ہیں اس کو مرچی ہے نا گرین کلر کی مرچی وہ بھی بی نکلی
ہوں وہ یہاں کی لگائی ہیں آپ نے کشمیر کیا کو باہر کی
نہیں کشمیر کی
اچھا چلو ٹھیک